ال
السلام علیکم بھائی جان کیسے آپ
ہیں
جی شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ بتاؤ آپ کیا کر رہے ہو آج کل
بس باجان بیٹھا ہی تھا ابھی نیند سے اٹھا
موسم آج بہت اچھا ہے ہے نا
بالکل بالکل آج بارش ہو رہی ہے بت اچھا ہاں
بارش ہو رہی ہے مطلب سکون سا آ گیا ہے
ہاں ہاں گرمی تھی دو تین دن سے آپ بارش ہو گئیکون آئے
کہ بھائی جان مطلب آج سے پانچ پانچ دس دن پہلے میرا ایگزام تھا تو ان دنوں اتنی گرمی ہوتی تھی کہ پڑھائی کا من نہیں ہوتا تھا آج دیکھو کتنا شانت کتنا ہرا بھرا بارش ہو رہی ہے موسم ہے آج لیکن آج کچھ کام نہیں ہے آج صرف بیٹھے ہیں تو مطلب اتنا اچھا نہیں لگ رہا
بالکل سوشل میڈیا پہ صرف بیٹھے ہیں ہم
بالکل دیکھیے آپ آپ کو پت ہی ہوگا کہ آج کل بہت سارے لوگ جو اچھا اچھے ایگزام ہوتے ہیں جیسے نیٹ ہوتا ہے یا یو پی ایس سی ہوتا ہے زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا پہ ہی مطلب اپنی جانکاری حاصل کرتے ہیں
بالکل بالکل آائی جان
بالکل تو آپ بتائے گے کہ مطلب کیا امپیکٹ ہے سوشل میڈیا کا ایجوکیشن پر
بالکل بالکل بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے آج کے دور میں سوشل میڈیا ہماری روزمرہ زندگی کا ایک ہی اہم حصہ بن چکا ہے فیس بک انسٹاگرام یو ٹیوب واٹسپ ٹیلی گگرام ٹویٹر جیسے پلیٹ فارم صرف تفریح کے لیے نہیں بلکہ تعلیم کے لیے بھی استعمال کیے جا رہے رہے ہیں اسٹوڈینٹس اور ٹیچرس دونوں سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں بھائی جان لیکن جہاں اس کے فائدے ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں بائی جان اسی لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال ہمیشہ سوچ سمجھ کر کیا جائے اگر ہم بھائی جان دیکھیں گے سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس دنیا کی بہترین ٹیچرس کے لیکچرس یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں بجن کسی بھی مشکل ٹاپک کو ویڈیوز نوٹس اور آن لائن ڈسکشن کے ذریعے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں بائیجان بائیجان اسی کی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے اگر کسی اسٹوڈینٹ کو اسکول یا کالج میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ انٹرنیٹ پہ اس کا جواب فورن ڈھونڈ سکتا ہے ہے نا بائ جا
بالکل دیکھیے بھائی جانا آپ آج کل آپ کو پت ہی ہوا ہے کہ بچے جب ہم مطلب ہماراری بچے جب اسکول یا کالج یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہے تو وہاں وہ کچھ سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں دن بھر تو پھر جب گھر آتے ہیں وہ مطلب پڑھنے بی تھ تو ان کو کچھ مطلب کنفیوژن ہوتا ہے مطلب کسی چیز کے بارے میں بھائی جان بالکل تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے مطلب چند ہی سیکنڈوں میں اس کی فل جانکاری جانتے مطلب اس کا مطلب بیسک سے بیسک پتا کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات تھ لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب کسی کا ایگزام چل رہا ہے بچے کا تو بچہ بچی کے پاس فون ہوتا ہے تو اس میں نوٹیفکیشن آتی ہے چاہے وہ انسٹاگرام کی ہو یوٹیوب کی ہو یا مطلب کوئی بھی فرینڈ میسج کر رہا ہو یا گیم کی ہو تو پھر وہ انسان سوچتا ہے یا بچہ سوچتا ہے کہ میں ایک سیکنڈ یا ایک منٹ گیم کھیلوں گا یا ریل دیکھوں گا مگر پھر اس کو پتا ہی نہیں چلتا
تو ہاں کتنا ٹائم کاب نکلا بالکل
دیکھیے میرے ساتھ بھی میں مطلب میری تو اچھی سمجھ ہے مطلب ٹھیک بڑا ہوں میں میچور ہوں میں تو میرے اندر یہ خود پرابلم ہو رہی ہے میں نے بھی کل یہی سوچا تھا کہ میں پڑوں گا تو پھر میں نے سوچا کہ چلو کچھ نہیں پانچ دس ڈیل دیکھوں گا پھر ریفریش مطلب پھر ہاں پھر نہاؤں گا سنی میری بات پھر نہاؤں گا پھر پڑھوں گا لیکن مطلب مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ ایک بج گیا تو میں پھر حیران ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا
ر
تو دیکھیے کہ والدین دیکھے بھائی جان کے مطلب فون ہماری زندگی آج آج کل فون زندگی میں بہت ہی مطلب یہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے فون کے بنا آدمی آدمی ہی نہیں لگتا کیونکہ آج کل دیکھو سبھی چیزیں دستیاب فون پر ہی ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ آج کل ڈاکومنٹ جو امپورٹینٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں آدھار کارڈ ہوتا ہے یا ایسے بہت سارے ڈاکومنٹ وہ آج کل فون میں ہی ہوتے ہیں تو فون امپورٹینٹ ہوتا ہے یا کسی بھی کسی کو مطلب مجبوری میں فون کرنا ہو تو فون تو ضروری ہی ہے لیکن والدین کو یہ یہ خبر رکھنی چاہیے اپنے بچوں کے بارے میں کہ انہیں زیادہ فون نہ چلانے دیا جائے
بالکل بھائی جان بالکل آپ نے درست بات فرمائی بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں گے سوشل میڈیا کے تھوڑے سے تو فائدے ہیں سوشل میڈیا کی مدد سے سوڈٹس ایک دوسرے کے ساتھ نوٹو شیئر کرتے ہیں اسائنمنٹ ڈسکس کرتے ہیں گروپ اسٹیڈز بھی کرتے ہیں واٹساپ اور ٹیلی گرام گروپ
بالکل کافی بھائی جان بالکل بالکل آپ اپنے بہت ہی اچھی بات کہیں گے کہ فائدے بھی ہے اس سے دیکھیے آپ ہم جب میں ٹویلتھ میں پڑھتا تھا مطلب پچھل سال اس سال میں گریجویشن کر رہا ہوں تو پچھل سال میں ٹویلت میں تھا تو ہمارے کلاس میں بہت سارے بچے تھے کم سے کم ہم دو سو بچے تھے تو مطلب جو یہ جو یہ مطلب ٹیچر ہے مطلب ہمارے استاد تو وہ تو ایک ہی کوشچن مطلب امپورٹنٹ یا امپورٹنٹ ٹاپک ک یا جو بھی وہ کچھ پڑاتے تھے تو ان کے مطلب ریلیٹڈ کچھ ٹاپکس تھے تو وہ تو ایک مطلب انڈیویجلی کسی کو سینڈ نہیں کر سکتا تھا تو دیکے کتنا ہی مطلب آسان ہو گیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو ایک گروپ بنا سکتے ہیں ایک کمیونٹی بنا سکتے تو اس کے ذریعے ہم مطلب ایک ہی ٹائم پر سبھی وہ پڑھ سکتے ہیں اور مطلب ج اگر کسی کو مطلب کوئی کنفیوژن ہو تو وہ گروپ میں میسج کرتا ہے تو مطلب کتنے سارے لگ استاد بھی ہوتے بچے بھی ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اس کے سوالات اور آرام سے مطلب ڈسکس کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے دیکھیے آپ آپ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ اگر کہئی اگر کبھی بھی ہمارے یہاں حالت خراب ہوتے ہیں یا ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم آن لائن کلاسز دیتے ہیں زوم ایپ پر تو کتنی ب بہت ہی اچھی بات ہے
بالکل بالکل اچھی بات کہی آپ نے لیکن اس کے دڑ نقصانات بھی ہیں بہت سے اسٹوڈینٹس پڑھائی کے بجائے گھنٹوں تک ریلز تک شارٹس اور انٹرٹینمنٹ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اس سے ان کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے ابھی آپ نے بھی فرمایا اور پڑھائی پر توجہ کم ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کی عادت کبھی کبھی ایڈکشن کی شکار شکا یہ شکل اختیار کر لیتی ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنس اپنی ذمہ داری بھول جاتے ہیں سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال اسٹوڈنٹس کی صحت پر بھی برا اثر ڈال سکتا ہے بائی جان دیر رات تک دیکھیے موبائل چلانے سے نیند پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کلاش میں تھکان اور سستی محسوس ہوتی ہے آنکھوں کی روشنی ذہنی صحت اور جسمانی فٹ ہاں
اپنے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ مطلب کیا اثر ہوتا ہے دیکھیے آج سے کچھ دنوں پہلے ہی مجھے اپنے انسٹیوٹ مطلب کالج میں کچھٹاپک بولنا تھا لیکن میں بھول گیا تھا مجھے مطلب پتا ہی نہیں چلا میں مطلب کام میں اتنا وست ہو گیا تھا مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ مجھے مطلب کل جانا ہے کالج تو تو دیکھو جب میں گیا تو صبح تو مجھے یاد آ گیا ہے کہ میرے کو ٹاپک دینا ہے مارنگ اسمبلی پہ تو پھر میں نے چ جی پی ٹی کا یوز کیا مطلب آرام سے مطلب دس پندرہ منٹ سوچ کر لکھا آرام سے تو وہ تو بہت ہی بہترین ٹاپک بن گیا دیکھیے مطلب بنا بنا سوشل میڈیا کے مطلب ہم مطلب میں کیا کر سکتا اس وقت کچھ نہیں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ میں اگر لکھتا اپنے اپنے ہاتھوں سے میرے اندر مطلب اتنی چمتا نہیں ہے کہ میں زیادہ لکھتاا میں ہارڈلی میں دو سے تین لائیں لکھتا پھر سوچتا میں کیا لکھتا تب تو کو ٹائم مطلب ٹائم گیا ہوگا اسی لیے دیکھو چیٹ جی بی ٹی کے آج کے زمانے میں کوئی بھی مشکل سوال آرام سے کر سکتے
بائی جان آپ نے بالکل درست فرمایا بائی جان لیکن اس کے جو نقصانات ابھی جو ہم نے بیان دونوں نے کیے آب کیا کرنا چاہیں ٹیچرس اور پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ- اسٹوڈنٹس کو سوشل میڈیا کے صحیح استعمال سکھائے انہیں ب- موبائل اور سوشل میڈیا کو صرف تفریح کے لیے مطلب مزے کے لیئے نہیں بلکہ تعلیم اور اپنے جو ہے صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کرے ٹائم مینجمنٹ پر توجہ دینا چاہیے تاکہ پڑھائی اور سوشل میڈیا کے درمیان توازن برقرار رہے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ روزانہ سوشل میڈیا کے لئے محدود وقت مقرر کرے پہلے ہوم ورک اور پڑھائی مکمل کری اور اس کے بعد ہی تفریح کے لیے مطلب مزے کے کے لیے سوشل میڈیا استعمال کرے ایجوکیشنل پیجز کو فالو کرنا اور بیکار کنٹینٹ سے دور رہے ان کے مستقبل کے لیے زیادہ مفید ہیں بھائی جان بھالی جان مطلب آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ سوشل میڈیا ایک طاقتور ذریعہ ہے جو تعلیم کو بہتر بھی بنا سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے یہ سب اس بات کا مؤثر ہے کہ ہم اسے استعمال کس طرح کرتے ہیں اگر سوشل میڈیا کو ذمہ دار د ذمہ داری وقت کی پابندی اور صحیح مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ اسٹوڈنٹس کے نالج سکلز
کافی ایسی بات کہی آپ نے دیکھی کہ ہم ہم مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ہم گھنٹوں پر ریلی دیکھ یہ
مطلب بہت کچ دیکتے ایسا وسا توط ٹم رہتا ہے اس سے اچھا ہے ہم ایجوکیشنل ویڈیو دیکھے ایک تو ہمارا ٹ ٹائم پاس بھی ہوگا دوسرا ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا تو ہشہ یہی سوچے کہ جس سے ہمارا فائدہ ہو ہم وہی کریں ما فالتو چزے نہ کرو مطلب فالتو کسی سے کیا ہوگا ایک تو اپنا ٹائم برباد ہوگا اور دوسا انسان مطلب پھر بورنگ سا لگتا ہے اگر آپ کو کچھ کرنا ہے زندگی میں تو مطلب ہمیشہ ہمیشہ وہ چیز کرو جو آپ کو ضرورت لگے
بالکل آپ سے بات کر کے بہت اچھا ملا آگے- امید ہے کہ آگے بھی ہم اسی طرح بات کریں
آپ نے آج بہت ساری اچھی باتیں کی ہے کچھ سیکھنے کو ملا ان شاء اللہ آگے سے پھر بالکل بھائی چلو بیٹھے اللہ حافظ گھر کو سلام نا